کہ
السلام الحمد اللہ آپ کی یہاں امی ابو ابنی بھائی ج دکھ جیسے
جی ہم ایجنسی ہے آپ کے یہاں آ کر سکتے ت
جار
ل آج جو میں ٹاپک پہل ٹاپ تم کرنا چاہتا ہوں بہت امپورٹنٹ آپ یہ کہنا کیااہیں کہ لوگ جو ہے پانی نہیں پیتے میں کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کو بہت زیادہ پانی پینا چاہیے پانی کو پینا بہت ضروری ہو چکا ہے آج کے دور میں کیونکہ لوگ جتنا پانی پیئیں گے ان کے لیے اتنا اچھا رہے گا ان کی صحت کے لیے ہر چیز کے لیے نہیں ہونی چاہیے پانی جتنے زیادہ پئیں گے وہ اتنا زیادہ ان کے لئے اچھا رہے گا باقی میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ پانی کو پیے پانی والی باڈی کے لیے بہت زیادہ امپورٹینٹ ہوتا ہے ہماری باڈی ساٹھ سے ستر پرسینٹ پانی سے بنی ہوتی ہے تو پانی پینا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہو گیا آج کے سموں میں باقی یہی بچے ہوں بڑے ہوں سب کو پانی پینا چاہیے باقی آپ چاہو تو الارم بناؤ آرام لگاؤ پانی پینے کا ہر گھنٹے کا ہر گھنٹے پانی پینے کا الام لگاؤ اور اس کے حساب سے اکارڈنگ پانی پیو جس سے کہ دیکھیے آپ کے پانی کا جو ٹائم وہ ہے سنتلن رہے گا دیکھیے ہمارا خون گاڑھا ہو گیا ہے تھوڑا بہت دل تک بات آ سکتی ہے ہمارے ہارٹ بریک ہو سکتا ہے اس لیے پانی ہمیں پینا چاہیے کہ خون ہمارا پتلا رہے کہ مارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے لیکن اب ہوتا ہے باڈی میں سے کارٹس ستر ستر پرسینٹ پانی ہی ہوتا ہے ساٹھ سے ستر پرسینٹ تو وہ چیز بہت ضروری ہے باقی میرے حساب سے میں کچھ بات اور کرنا چاہوں گا کہ پانی اگر پینا ہی ہے نا آپ کو تو آپ آدھا لیٹر پانی ہر گھنٹے پینا پی لیں تو آپ دن کا پانچ لیٹر پانی آرام سے پی لیں گے جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ صحیح رہے گا آپ کا ہیلتھ ایشوز نہیں ہوں گے کئی پرابلمس کا آپ کو فیس نہیں کرنا پڑے گا یہ سب چیزیں صحیح رہیں گی آپ کی
جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ یہ بات تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ اچ
ہاں دیکھیے یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتا ہو سکے اتنا پانی کو پیو اپنا پانی کا دیکھو دیکھو پانی جل ہی جیون ہے سب کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اور زندگی آپ کی مطلب پانی سے ہی ہے تو آپ کو پانی تو پینا ہی چاہیے میرے حساب سے تو دیکھیے پانی پینا بہت ضروری ہو گیا آج کے سمے میں لوگ نہیں پیتے پھر بعد میں بیماریاں ہوتی ہیں انہیں ملٹیپلس بیماریاں ہوتی ہیں ان چیز کو فیس انہیں خود کرنا پڑتا ہے دیکھو پانی زیادہ رہنے کی سب سے بیسک چیز ہے کیونکہ باڈی کے اندر ساٹھ سے ستر پرسینٹ صرف پانی سے ہی بنتی ہے ہماری باڈی بنی ہوئی ہے تو خون کا نائنٹی پرسینٹ پانی ہوتا ہے خون کے اندر گاڑھا ہو جائے تو ہارڈ لوٹ ہو جاتا ہے ایک گلاس پانی اگر صبح اٹھنے سے پہلے میٹابولزم چوبیس پرسینٹ تک تیز کرتا ہے دماغ کا ستر پرسینٹ پانی دماغ میں بیماریاں آپ کو پتہ ہوگا باقی ڈیکوریشنس جو ہوتی ہیں تین فوکس گنا گر جاتا ہے سر درد کا سب سے کامن ریزن ہوتا ہے وہ پانی کی کمی سے ہی تو ہوتا ہے اب یہی تو چیز ہے اگر لوگ پانی نہیں پیتے باقی ہم دیک اور کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے جوائنٹس کے بیچ میں درد ہو رہا ہے کیونکہ جوائنٹس کے بیچ میں کیلشیم ہوتا ہے وہ آٹھ وہ اسی پرسینٹ پانی ہوتا ہے تو یہ چیز کا دھیان رکھنا چاہیے نا ہم لوگوں کو تھوڑا سا جتنا ہو سکے باقی دیکھو پانی باڈی کا ٹیمپریچر کنٹرول کرتا ہے گرمی میں آپ نے دیکھا ہوا کہ ہماری باڈی ٹیک ہے کا ٹیمپیچر کنٹرول کرنے کی وجہ سے تو اس میں فارا پسینتم بہ جاتا ہے بھائی انڈ میں قبز ہو گئی الٹی ہو گئی اور پرابلمس ہو گئی یہ کیوں ہوتی ہیں پھر پانی کی کمی صی تو ہوتی ہے ہمیں اس لیے کہہ رہا میں بھی پانی بہت زیادہ پینا چاہیے آپ کتنا پانی پیتے ہیں روز کا
ہوں پچ
اس میں پانچ لیٹر پانی پی لیتی ہوں جیسا آپ نے بتایا نا ایے ہیگانا رہا ہمیں نہیں ہمارے ساتھ میں جتے بھی ہیں سب کو کہتے ہے کہ پانی ٹائم سے پیتے بھی ہیں پانی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لی
لائف کا سب سے امپٹینٹ چیز ہے پانی پینے ایک ٹائم روٹی کااؤ چلے گا لیکن پانی نہیں پ گے تو نہیں چو پائے گا پانی پینا بہت ضروری ہو گیا ہے نا آج کے سمے میں خٹ
جی میں آب تو صحیح کہہ رہے ہو آپ کو پانی پینا بہت ضروری ہو گیا ہے پانی کو پینا چاہیے بعق میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پانی پینا بھی کتنا ضروری ہے دیکھو کہ اسکن کا لوگوں کو لگتا ہے کہ اسکن کولو یہ دوائیاں وائیاں خرکم ہوتی ہیں اور لیکن ریزن یہی ہوتا ہے کہ پانی کی کمی جتے جیادہ پانی پ گے اتتے کہ گلو کرے گی آپ کا لپس پھٹتے ہیں آنکھیں سوکھتی ہیں یہ سب پانی کی کمی سے ہی تو ہوتا ہے اور کس کمی سے ہوتا ہے نہیں تو اس لیے جتنا ہو سکے اتنا پانی پینا چاہیے دیکھو پانی جو ہے ٹاکسک ٹگ سکنس ٹس نس جو ہوتی ہے سے باہر نکالتا ہے پیشاب اور پسینے کے ذریعے لیور ڈیٹاکس کا ستر پرسینٹ کام پانی کے بنا رک جاتا ہے سب کو بتائیے بات الکحل الکحل کی ہینگ اوور سے علاج اصلی میں صرف پانی ہی ہے جتنا پانی پیو گے اتنا ہی بگی نئی جی ڈنگ سے پہلے آپ دو گلاس پانی پی لو آائد خان تو ایسے ہی غائب ہو جائے گی
جی بالکل سھ ر آج آپ آ د کان تو ایسے ہی ختم ہو جائے گی میرے ساتھ ہو چکا ہے میں ابھی صبحپہر کو میں تھگیا تھا جذا میں سامان لایا تھا گے ہوں آٹا پسوا کر لائے تھے گھر روٹی کھا لیں گے تو پسوا کے لائے تھے تو میں نے دو گلاس پانی پییا تو میری پانی ختم ہو گئی تھی
یہ تو ہے ہی تھکان کے سمی ہو جاتی ہے باقی بی پی لو شاید تو پانی کی کمی ہو پانی کم آتا ہے والوم بڑھتا ہے باقیوں کو تو پانی آنکھ کے لینس کو لیبرکیٹ رکھتا ہے اسکرین کو رکنے اسکرین کو دیکھتے سمئے آپ وہ فون چلا رہے ہو آپ تو ہر بیس منٹ میں دو گھونٹ پانی آپ کو پینا چاہیے یہ آپ کی صحت کے لیے بہت صحیح رہے گا باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پانی پنے کتنا ضروری ہو گیا ہے آپ کو میرے حساب سے تو پانی پینا بہت ضروری ہوگیا ہے آپ کو پانی تو پینا چاہیے باقی بی پی ہائی ہو تو پانی چیک کرو خون گندا ہو سکتا ہے باقی جگہوں میں ٹھنڈا پانی سے تو اوائڈ رکھوں گا اور یہی کہوں گا کہ ٹھنڈا پانی جتنا ہو سکے اتنا نہ پیو باقی آپ کی کیا رائے ہیں پانی کو لے کر بالکل
ج باڈی کے لیے صحیح پانی کا مطلب سوری میں غلط بول رہا ہوں پانی کو اوائڈ نہ کرے مطلب ٹنڈے پانی کو اوائڈ کرے کیونکہ وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ پانی ہمارے لیے صحیح اچھا ٹھنڈا پانی نقصان دائک بھی ہے بچوں کی باڑی کمزور ہوتی ہے نا تو ٹھنڈا پانی بولتا ہوں کہ ٹھنڈا پانی سے بچنا چاہیے بچوں کو پانی نہیں پینا چاہیے ٹھنڈا پانی ش
جی بات تو بلکل صحیح کہہ رہے ہو بچوں کو ٹنڈا پانی نہیں دینا چاہیں باقی میں کہاوں کہ اگر دیکھیے وہ تو بات ہے ہی کہ بچوں کو باڈی کی سرفس زیادہ ہوتا ہے نا ڈفش نہیں ہوتا ہے باقی میں کہوں گا باقی اے سی میں بیٹھے بیٹھے بھی باڈی پانی ختم کرتی ہے پتہ نہیں چلتا ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں اچھا لگا ہو ہے جو اچھا لگ رہاتا ہے نا جو فیلنگس ہوتی ہے باڈی کی ٹھنڈا وہی ہوتا ہے کیونکہ ہماری باڈی میں سے جو پسینہ نکل رہاتا ہے وہ ہاتھ ہاتھ سوکھ جاتا ہے تو وہ چیز اسی لیے اس چیز سے ٹھنڈا پن محسوس ہوتا ہے میں تو وہ چیز ہے بہت اچھا لگتا ہے اس لیے باقی میرے حساب سے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے گٹی میں پانی بھریا جاتا ہے یہ سب پانی کی پرابلمس میں اگر ہم پوری باڈی میں جتنی بار بھی میں کہوں تھک جاؤں تو یہ والی بات کبھی ڈینائی نہیں ہو سکتی کہ جتنا ہماری باڈی میں پانی پئیں گے زیادہ اتنا صحیح رہتا ہے باقی صبح دیکھیے جو کہ ہم جاہتے ہیں ٹائم اگر آپ آدھا ایک گلاس پانی پی لو اور آپ دوڑ کر آؤ اچھے سے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کا جو پیٹ ہے کتا پیارا صاف ہو چکا ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پانی جتنا ہو سکے اتنا زیادہ پانی پیوں پیٹ بالکل صاف ہو جاتا ہے صاف ستھرا بالکل اور پانی کو اس لیے میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ پانی الام لگا کے پینا چاہیے پانی ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ صحیح ہے فائدے مند چیز ہے اور ہے فائدے مند تو اس کا یوز بھی کرنا چاہیے اسے خالی چھوڑ دیں گے تو فائدہ کچھ نہیں ہے پانی کو جتنا ہو سکے اتنا پیو ہر ٹائم میں کہوں گا پانی پیو پانی پیو پانی پیو اپنے آس پاس پڑوس میں سب سے کوی پانی پئے باقی دوپہر کے سموں میں کم نکلو گھر سے باہر گرمیاں چل رہی ہیں نا تو اس کے لیے بھی یہ چیز بھی صحیح ہے پانی پانی تو پھر مطلب ایک ٹائم روٹی چھوڑ دو چل جائے گا مگر پانی چھوڑنا چل نہیں پائے گا آپ کو کیا لگتا ہے ہ
جی ہاں وہ تو پانی تو جتنا ہو سکے اتنا پیو پیاس لگے تب مت پیو ہر ٹائم پانی
چلیے پھر کرتے ہیں آپ سے تو بھر کبھی میں گفتگو تب تک کے لیے خدا حافظ
خدا حافظ جی خدا حافظ